ہیلو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
ٹھیک ہے اور تھوڑا
اور بتائے آپ کیا چل رہا
کچھ نہیں ابھی بیٹھے تھے آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے ب
ہم بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کھانا بنا لیا
جی سب کچھ بن گیا ابھی سبزی نہیں بنی ہے
اچھا
اپ کے اپ نے
سبزی میں آپ کو کیا بنانا ہے ویسے
سبزی ابھی دیکھے کیا بنتے ہیں ویسےآ بتائیے وہ
آپ پالک پنیر بناتے ہو
ہاں بناتے ہیں
تو کیا آپ اسی کی ریسیپی مطلب بتانا چاہتے ہو نہیں میں نے پالک پنیر کبھی نہیں بنایا
اچھا
بتا سکتے ہو میں کل ٹرائی کروں
بتا رہی ہوں جیسے پا
جی جی
ایک پنیر لایے ہاں اس ہاں اور اس کو اچھی دھو لیں گے صاف کر لیں گے پھر اور پنیر بھی چاہیے جیسے پالک اگر جیسے چار سو گرام ہو تو پنیر اس کا آدھا چاہیے ٹھیک ہے
اچھا
ہاں اور وہ پیاز چاہیے
پیاز
ہاں ایک ایک پیاز بڑی والی ہو اس کو کٹ کر کے رکھ لیں اس کے لیے
اچھا پیاز بڑی والی مطلب وہ اچھا اچھا ادرک کا پیسٹ بھی جی بولے
ہاں بڑی والی پیاز جو انڈے والی کاٹتے ہیں باریک باریک اس طرح کاٹیں گے
ہاں ہاں اس کو مہین کاٹنا یا موٹا کاٹنا ہے
نہیں ایک دم مہین
اچھا
ہاں اور پھر اس کے لیے ادرک لہسن چاہیے ادرک لہسن کو ادرک لہسن کو چھیل کر اچھے سے پھر اس کا پیسٹ بنا لیں
اچھا
اور اس کے لیے جیسے وہ ہری مرچی بھی چاہیے اور ہاں ہلدی اور لال مرچ اور گرم مسالہ یہ سب دھنیا پاؤڈر سب تو چاہیے ہی اور اگر یا یا پھر مطلب تیل یا گھی ان تینوں میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں
اچھا اچھا
اس کے بعد ہےجیسے
جی
پالک کو ایک برتن میں پانی ڈال کر
ہاں جی
اور تھوڑا سا چینی ڈال اور اس میں نا تھوڑا ساچینی ڈال دیں گے آدھا چمچ تاکہ اس کا کلر نا نہیں جاتا نہیں تو کلر ہے
اچھا پالک کا
ہاں اس کو ابال کر دو دو منٹ تک ابالیں گے نا تو کلر بھی اچھا رہے گا اچھے سے ہو ہو جائے گی پھر اس کو ترنت نکال کر اسے دو مٹ ابال لی پھر اس کو نکال کرنا جیسے ٹھنڈے پان ڈال دیں اس کے بعد پھر اس کو ہ پھر اس کو پالک کو ہاں مکسر جار میں ڈالے اس میں نا کے ساتھ اس کو پیسنے اس کو پیسٹ بنانا رہتا ہے نا
اچھا
ہاں پھر جے تیل ل یا مکھن جو بھی ہو آپ کے پاس
ہوں ہوں
اگر تیل ہو تو اس کو تیل گرم کر کے اس میں جب گرم ہو جائے تو اس میں زیرہ ڈالیں گے جو پیاز کٹا ہوا بتائے ہیں ایک تو اس کو پیاز کو ڈالیں گے مطلب جیسے جیرا ہو جائے اس میں پیاز ڈالیں گے اور اس کا کلر آنے تک جیسے سنہرا ہو جائے تب تک اس کو ہاں بھونیگے کالر کا کالر آ جائے پیاز کا اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے
اچھا
ہاں ایک ہری مرچی ڈالینگے اس سے مطلب اسے اچھا لگتا ہے ہاں اور
اس سے مطلب ٹیشٹ اچھا آئے گا ہے نا
ٹیسٹ اچھا آئیگا اس کے بعد ایک ٹماٹر ڈال لینگے اس میں کاٹا کاٹ کر
جی جی
ڈالنے کے بعد اس میں نمک ڈال پل یں گے تو اچھے سے پھر اس کے بعد نا آ
ہاں
اسکو ٹر دیں گے اس میں جیسے ہلدی لال مرچ پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر یہ سب ملا دالنگے اس میں
اچھا
ہاں پھر اس کے بعد جو پالک کو ہم لوگ مطلب پیسے دیے اس کو پالک کو نہیں مطلب ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو پیس لینگے اس کو ڈال دیں گے
جی
ہاں جیسے ہلدی نمک لال مرچ یہ سب ڈالنے کے بعد تھوڑا مطلب اچھے سے پکا لینگے بھون لیں گے جب اچھے سے ہون جائے تو اس میں یہ ڈال دیں گے پالک اواز انے سے جیسے جیسے گاڑ ہی لگے اس میں تھوڑا پانی ڈال لیں گے پانی ڈال کر نہ تھوڑا کچھ دیر تک اس کو پکنے دیں گے اور پھر جب ایکدم اچھے سے ہو جائے تیل اوپر آ جائے تو اس میں لاسٹ میں وہ کسوری میتھی ڈال دیں گے اور جو پنیر کے ٹکڑے اس میں تھوڑا اس کو نا فرائی پین میں یا کسی بھی چیز میں اس کو ہلکا فرائی کر لے اگر ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فرائی کر کے ڈالیں تو اور اچھا لگتا ہے
اچھا ہاں فرائی کر کے جیسے مطلب اس میں آپ چاہو تو اس میں لال مرچی ڈال کے اس میں اچھے سے مطلب پھر فرائی کرو نمک ڈال کے اچھا لگتا ہے جی
اچھا رہتا ہے پھر اس کے بعد اس جب اچھے سے ہو جائے پنیر تو اس میں ڈال دیں گے جو پالک پنیر مسالہ والا آ گیا ہے مطلب اس میں تیلوں پنیر کو ڈال لیں گے اور لاسٹ اس کو بھی تھوڑا دو منٹ اچھے سے پک
جی جی
آخر میں آخر میں اگر آپ جیسے فریش کریم پسند ہے اگر تو فریش کریم ڈال سکتے ہیں ہاں بہت سے لوگ ڈالتے ہیں ہم لوگ بھی ڈالتے ہیں فریش کریم
اچھا اچھا ہاں ہاں
فریش کریم ڈالنے سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے وہی ہے یا پھر ہاں بہت تو لوگ مر دیتے ہیں
ہوں ہمم جیسے دودھ بھی تھوڑا مطلب کہ ڈال سکتے ہے نا
اور اس میں بہت سی دہی بھی ڈالتے دہی کی جگہ یہ ٹماٹر ہے نا
ہوں ہوں
ہاں تو اس کو اچھے سے پکا لیں گے پھر ہو گیا
جی اچھا چل اچ ھی بنا مطلب کہ آپ نے بتائی ریسیپی اور اچھا بھی لگا ایسے ایسے ہی ٹیسٹ لگ رہا جی
ہاں اگر جیسے اور گاڑھا کرنا ہو یا دھنیا نہیں ڈالنا ہو جیسے دھنیا پاؤڈر نہیں ڈالنا نہیں ہے تو اس کی جگہ جیسے کاجو کا پیسٹ ہے جو بھی ڈال پ ہم دو ہاں ہاں دو تین کاجو لے لیں اور ساتھ میں بادام بادام مطلب تھوڑا گاڑھا حل کرتا ہے گریوی کو اگر دھنیا نہ دھنیا پاؤڈر اثر اگر ختم ہو رہنا ہو ڈال سکتے ہیں کاجو بادام بھی ہاں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے نہیں تو اس سے تھوڑا میٹھا لگے گا تھوڑا مطلب
اچھا اچھا
ہ دو تین ایسے ڈال دیں پیس کر
جی جی جی جی چلے اچھی بات ہے جی
جی
پالک پنیر کیسی ریسیپی آپ نے بہت اچھی بتائی کل ان شاء اللہ ٹرائی ضرور کروں گی ٹھیک ہے
جی جی تی ٹرائی کرے اس کو اور بنائیں
اور مطلب پالک سے پالک کا ساگ بھی اب بناتے ہو کیا
ایسا بناتے ہیں جیسے پالک کو دال میں دال ملا کر بناتے ہیں
ہاں پالک دال بھی بنتا ہے جیسا ہاں پالک کا دال بھی بناتے
اچھا وہ کیسے بناتی ہیں آپ
اس کو کیا کرتے ہیں پہلے اگر چنے کی دال میں رکھنا تو اس میں بھی ڈال سکتے تو نہیں تو مسوری مسوری کی دال جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہو اس کو ڈال کر ابال لو مطلب کہ دو سی ایک سیٹی لگا دو وہ مطلب گل جائے گا اس میں اور اس کے بعد آپ کیا کرو فورن مطلب کہ اس کا لگانا ہے تو اس میں تڑکا لگانا ہے سوری تڑکا لگانا ہے اس میں جیسے مطلب پیاز کٹ کرو ہری مرچ دھنیا پتہ یہ سب ساری چیز کٹ کرو کڑھائی لو اور پھر اس میں جیسے لال مرچی جو ہوتی ہے سوکھی والی اسے اکھی دو تین ڈال دو اور پھر اس کا فورن لگاؤ فوران لگانے کے بعد پھر جیرا تھوڑا ڈالو پھر وہ ہو جائے پھر اس کے بعد پیاز ڈالنا ٹھیک ہے جیرا سے اچھا مطلب اس کہ یہ سمل اچھی لگتی ہے تو اسی لیے تو جیرے سے جیرا ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پیاز ڈالنا ہے ٹھیک ہے پیاز ڈالنے کے بعد آپ کو مطلب کہ اس میں جی جی پیاز جب تک بدلے تھوڑا مول نہ جائے مالنے کے بعد اس پہ تھوڑا نمک اور لہسن لہسن تھوڑا ادرک اور یہ کیا کہتے ہیں ٹماٹر یہ تینوں چیز آپ کو ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ڈھک دینا تھوڑی دیر کے لیے کہ ٹاٹر گل جائے ٹھیک ہے
اچھا
پھر اس کے بعد جی جی اس کو اچھے سے مطلب کہ ملانا ہے ملانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو کیا کرنا جب تھوڑا سا اور ہلکا براؤن ہونے لگ جائے پیاز زیادہ برون نہیں کرنا ہلکا ہونے لگ جائے تو اس میں وہ سبھی مسالحے ڈالنے ہیں
امم
جیسے دھا دھنیا ہل نمک مرچی مرچا یہ کالی مرچ یہ سب ساری چیز آپ کو ڈالنی ہے اور اوپر سے آپ چاہو تو گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہو اور پھر اس کو مطلب اس میں جب وہ بھن جائے اچھے سے تو پھر آپ کو مطلب وہ جو دال ہے اور پالک وہ دونوں کو اس میں ڈال اور اس وہ تڑکا ٹائپ کا آپ کا مطلب کہ دال کا تڑکا بنانا ہے بنگیا وہ
ٹھیک ہے کبھی آپ ہی یہ ری ریسیپی ٹرائی کریں گے چلیے پھر
اوکے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ